وسلام
جی آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
ہاں سب اچھے سے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا
سناؤ کیا حال چال ہے
بس کچھ نہیں آج کون سے موضوع ڈسکس کریں
ا آج ہم دوائی کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ہمیں سب سے زندگی کا اہم حصہ ہے
جی بالکل جب بھی کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی صحت بحال کرنے میں دوائی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے
اچا ہاں یہ بات تو صحیح ہے آج ہماری زندگی میں یہ دوائی اب بہت زیادہ ضروری بن چکی
لیکن مجھے لگتا ہے کہ آ اکثر لوگ دوائیوں کے صحیح استعمال کے بارے میں پوری معلومات نہیں رکھتے ہیں
یہ بات بالکل ٹھیک ہے دوایا انسان زندگی کے لئے ایک بڑی نعمت ہے پرانے زمانے میں جب ماڈرن میڈیسن موجود نہیں تھی تو چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی لوگوں کی جان لیتی تھی
ہاں آئی سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہزاروں قسم کی دوائیاں موجود ہے جو مختلف بیماریوں کا علاج کرتی ہے اینٹی بایوٹکس پین کلر وٹامنس بہت سی دوسری میڈیسن سنس نے انسانی زندگی کو آسان بنا دیا ہے
لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ دوائیاں بنتی کیسی ہے
مجھے اتنا پتا ہے کہ سائنٹسٹس اور ریسرچ لیبورٹریز میں سالوں تک محنت کرتے ہیں پہلی بیماری کو سمجھا جاتا ہے پھر اس کے علاج کے لیے میڈیسن تیار کی جاتی ہے
بالکل ایک دوائی کو مارکیٹ تک پہنچانے میں ایک سال کا سال لگ لگ سکتا ہے اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے سیفٹی چیک کی جاتی ہے اور پھر ڈاکٹرز اسے پرسکرائب کرتے ہیں
جی اس سے پتا چلتا ہے کہ مڈ بنانا کتنا مشکل اور ذمہ داری والا کام ہے
ہاں صحی بات جی ہاں اس لیے ہمیں دوائیوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی صحیح استعمال کرنی چاہے
تمہاری نظر میں دوائیوں کو کا سب سے بڑا فائدہ کیا کیا ہے
میرے خیال میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان انسان کو صحت مند بن بنتے ہے اور اسے تکلیف سے نجات دلاتے ہیں سوچو اگر بخار انفیکشن یا درد کے لیے دوائی نہ ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہوتی
جی بالکل صحی کہا جب مجھے پچھلی سال سخت بخار ہوا تھا تو ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی سے چند دنوں میں آرام آ گیا تھا
بال میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا مجھے گلا خراب ہو گیا تھا اور دوائی کے بغیر اسکول جانا مشکل ہو رہا تھا
لیکن کچھ لوگ بنا ڈاکٹر کے مشورے کے دوا کھا لیتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے
نہیں یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے خطرناک ہوسکتا ہے ہر دوا ہر شخص کے لئے مناسب نہیں ہوتا غلط دوائی یا غلط ڈوز نقصان پہنچا سکتا ہے
میں نے سنا ہے کہ اینٹی بایوٹکس کا غلط استعمال بہت بڑا مسئلہ بند گیا ہے
ہاں اگر ڈاکٹرس کاور مشورے کے بغیر اینٹی بایوٹکس لی جائے یا کورس مکمل نہ کیا جائے تو بیکٹیریا مضبوط ہو جاتی ہے اور پھر دوائی اثر نہیں کرتی
یہ تو واقعی فکر کی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے
بالکل دوائی اتنی ہی لینی چاہیے جتنی ڈاکٹر بتائے
تمہارے گھر میں دوائیاں کہاں رکھی جاتی ہے
یہ بہت اچھی بات ہے چھوٹے بچے اگر غلطی سے دوا کھا لے تو ان کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے ج ہمارے گھر میں الگ میڈیسن باکس ہیں جو بچوں کی پہنچ سے دور رکھتے ہیں
ہاں آپ نے صحیح کہا یہ بہت اچھی بات ہے چھوٹے بچے اگر غلطی سےی دوائی کھا لے تو ان کی صحت کو نقصان ہوسکتا ہے
جی ہاں اس اس لیے گھر میں دوا یا محفوظ جگہ پر رکھنی چاہیے
مجھے اکثر پریشان کرتی ہے کچھ لوگ کسی اور کی پرسکرپشن دیکھ کر وہی دوا خرید لیتے ہیں
یہ بھی غلط ہے دو افراد کی بیماری ایک جیسی لگ سکتی ہے لیکن ان کی صحت اور ضروریات متفق ہو سکتی ہے مختلف
صحیح کہااں ڈاکاکٹر ہر مریض کی عمر وزن اور میڈیکل ہسٹری دیکھ کر دوا دیتا ہے
اس لیے خود سے علاج کرنا مناسب نہیں
دوائیوں کی مختلف قسمیں بھی ہوتی ہیں نا
ہاں ٹیبلیٹس کیپشول سرپ انجیکشن کریم اینڈ ڈراپ وغیرہ ہر قسم کا اپنا مقصد ہوتا ہے
مجھے ٹیبلیٹس ن نکلنے میں مشکل ہوتی ہیں
بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے اس لیے اس لیے بچوں کے لیے سرپ اور کچھ بزرگوں کے لیے آساں موجود ہوتے ہیں
ہاں ویکسین بھی میڈیسن کی ایک اہم قسم ہے
بالکل ویکسین بیماری ہونے سے پہلے ہی بچوں فراہم کرتے ہیں یہ صحت کے لیے بہت اہم ہے
مجھے یاد ہے جب اسکول میں ویکیشنس کیمپنگ ہوا تھا تو تمام اسٹوڈینٹس کو ویکسین لگائی گئی تھی
ہاں اور اس وجہ سے سے کئی خطرناک بیماریوں پر قابو پایا گیا
دوائیوں کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں
ہر دوائی کے کچھ سائڈ افیکٹ س ہو سکتے ہیں اس لیئے ڈاکٹر اور فرما کیمسٹری کی ہدایت کو سمجھنا ضروری ہے
اگر کسی کو سائڈ افیکٹ محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے
کرمسی کونول اپنی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور بنا مشورے کے دوا بند یا چینج نہیں کرنا چاہیے
آج کل ہربل اور نیچرل میڈیسنز بھی کافی مشہور ہے
جی ہاں لیکن ان کی بھی اہمیت اور سے استعمال کرنی چاہیئے نیچرل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں محفوظ ہو
یہ بات بہت لوگ بھول جاتے ہیں
بالکل ہر چیز کا صحیح استعمال ضروری ہے
مجھے لگتا ہے کہ صحت مند غذا اور ورزش بھی اہم ہے تاکہ دوائیوں کی ضرورت کم بڑھے
میں بھی اس بات سے م متفق ہوں اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں تو کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں
یعنی دوا علاج ہے لیکن صحت مند عادت سے بچاؤ ہے
واہ یہ بات اچھا جملہ ہے
شکریہ ویسے تمہارے خیال میں فارمسٹ کا کردار کتنا اہم ہے
بہت اہم فارمیس دوائی دینے کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال اور اہمیت تدیر ت تدیر کے بارے میں بھی معلومات دیتے ہیں
مطلب ڈاکٹر اور فارماسٹ دونوں صحت کے نظام کا اہم حصہ ہے
بالکل
اور مسئلہ جو میں نے دیکھا ہے نا وہ ایکسپائرڈ میڈیسنس کا ہے
ہاں ایکسپائر ڈیٹ گزر جانے کے بعد دوا کا اثر کم ہو سکتا ہے یا کبھی کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے
اس لئے دوا لینے سے پہلے ایکسپائری ڈیٹ چیک کرنی چاہیے
ضرور
مجھے لگتا ہے کہ دوائیوں کے بارے میں اسکول میں بھی تعلیم دی جانی چاہیے
یہ بہت اچھا خیال ہے اسٹوڈینٹس کو شکھایا جانے چاہیے سکھایا جانا چاہیے کہ دوائی کیا ہوتی ہے اور اس کا صحیح استعمال کیسا کیا جاتا ہے
اس سے غلط کامیاب بھی کم ہوگی
اور لوگ ذمہ داری سے میڈیسنز استعمال کریں
آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
ہ مجھے بھی دوائیاں انسانی زندگی کا اہم ضرورت ہے لیکن ان کا صحیح اور ذمہ داری استعمال اور بھی زیادہ اہم ہیں
تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوا ایک نعمت ہے مگر اس کا استعمال علم اور احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیئے
بالکل ڈاکٹرس کی ہدایت پر عمل کر کرنا ڈوز کا خیال رکھنا ایکسپائر ڈیٹ دیکھنا اور دوائیوں کو محفوظ جگہ پر رکھنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے
بہت خوب آج کی گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ صحت کی حفاظت اور دوائیوں کا درست استعمال دونوں مل کر بہتر زندگی کی بنیاد بناتے ہیں
بالکل ٹھیک کہا تم نے الا ہم سب کو صحت مند رکھیں اللہ حافظ بو ت ج